ہیلو
السلام علیکم بچتے بچتے کال بجی پتا ہے
پت
ہیلو
اپنی فون کاٹا نہ
ہاں
مجھے نہیں آیا اس میں وہ اسٹیپ سبمشن کی اس
اس میں نہیں آتے ہاں
تو اس کو کیوں آیا نیچے کا آلموسٹ
تو کوئی بات نہیں ایسی ہی سبمٹ ہوتی ہے آپ نے کیا
پہلے آتے تھے نا وہ اسٹیپس
نہیں آپ نہیں آتے اب تو بہت ٹائم ہو گیا آپ نہیں آتے ہیں
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک مجھے کل سے جانا ہے اسکول
کل کیسے جانا ہے
ہاں ہم اسٹاف کو کل ہی جانا ہے
ہ ہ گرمی بہت ہے
بہت زیادہ اب ٹائمنگ رکھنی چاہیے اچھی
اب مارننگ ا ٹائم ہونا چاہیے
وہی نا
ہوں
آپ کو پتا ان چوزوں کی وجہ سے اتنی اسمیل
سب سب زندہ ہے زندہ ہے
ہاں ایک مر گیا ہے بس
دیکھا میں نے بولا تھا مرنے یہ نہیں بجتے ہیں
وہی نا نہیں پھر بھی باقی ٹھیک ہے ابھی لیکن مجھے اوپر کی واش روم کو اتنی اسمیل اٹھی ان کی
ہاں اور کیا ان سے گندی بو آتی ہے
ورنہ کیا اس سے اچھا بلو ہی ہے بچارا
ہاں ان کو بیج دو
یہ اب کہاں بیچوں میں اب رکھوں گی ایسے فی الحال جب تک ہے اب میں نے ان کو رکھا ہے نا واش روم میں
ہاں یہ بتاؤ مجھے یہ کتنے پیارے ہوتے ہیں پھر
ارے ہمیں ہے نا پڑوسی وہ عرفات اس کو ایک بار اتنا بڑا ہوا ایک لیکن وہ اس کو ہاں ورنہ کیا
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ پھر ان کا حیدر یہ کالر والا جٹ جاتا ہے اور نیا آتا ہے
ہاں ہاں ان کو اپنا کلر آتا ہے پھر
اچھا ٹھیک
ہاں
یہ تو یہاں سے ان کو کالر دیا گیا ہے
ہاں
ہاں جی جی شبو کی دیورانی آج پکنک گئی
کس کے ساتھ
مئیکے والوں کے ساتھ
مائکے کی تو شبو نہیں گئی
اس کو کہاں بلایا وہ کہاں جاتی
اچھا کونسی والی دیورانی
چھوٹی
اچھا ٹھیک چلو اچھی بات ہے
ہاں اور کیا ماویا بھی اتنا کیوٹ ہوا ہے
ہاں
خدا کی قسم بہت کیوٹ ہوا ہے
چلو اچھی بات ہے
ہاں تیزو کی اتنی یاد آ رہی ہے بیکل بچہ
ہاں پھر تو آتی ہے ان کی یاد
ہوں میں اتنی سنیپس اس کو سیو کر کے رکھتی ہوں اس کی لیکن پھر بھی وہ اس سے دل نہیں بھرتا کل اس کی ماما نے بولا تھا رکھ لو سنڈے تک اس کو یہی لیکن اس کے دون میں گیا نا مجھے کہیں جانا ہے گاڑی میں وہ کہاں رکتا اور ہم نے سوچا کہ ڈیڈی کو مت بولا لگے گا
ہاں ہاں بنا
کیا اکیلے آ گئی تو اس لیے
پھر کتنے بجے گئی وہ گھر
ساڑھے سات بجے
اچھا ٹھیک
وہ بہت لیٹ گئی بھائی آیا نا لیٹ
ہاں
لیٹ گئی اس کو ہم نے وہ بڑی والی سائیکل آئی نہ
ہاں
وہ اس پہ ڈر وہ کہتا ہے مما کو آپ پیچھے سے مجھے دھکا دو پائڈل وائڈل خود سے دیتا ہے ہاں دیتا ہے لیکن لیکن وہ بولتا ہے مجھے پکڑ کے رکھو کہیں میں گر نہ جاؤں بس ایک ہی کام نہیں کرتی ہے اس کی ماما اس کو نا یہ پارک میں نہیں لیتی ہے سائیکل وہ مت مانے گا پھر گھر آنا
نہ
شعبو نے بولا ہے ہاں اس کو دکھانا بھی نہیں ہے پہ سڈک ہے نا کبھی اگر پھر خود نکل گیا
نہیں نہیں انہوں نے مطلب وہاں لڑائی کی اس سائیکل پہ
ارے لڑائی خدا کرے رحم جو انہوں نے کیا اس نے یہ بات کو ایسے پکڑا ہے آنکھیں نوچ لی تھی کی اسکے بال نوچ لیتے اسکے اس نے بھی واپس نوچ لیے بولا اتنا حللہ اٹھا پہلے دن وہاں پھر اذہان کو یہ ایک سواری پہ پھر محمد یزان کو آئس کریم دی ہے کھانے کے لیے اسی کے بعد ہوا نا اس کو فورا وہ جس خراب تو پھر ایک سواری دے دی اس کو پھر اس کی مما نے اس کو واپس لیا گھر اب ان ٹین ڈیز وہ یہاں تھا نا چھوٹی نہیں اوپر لیا تھا اس کی پھوپھی نے اوپر لیا تھا سائیکل بولا تھا یہاں اگر کسی نے توڑا ووڑا تو اچھا نہیں لگے گا اب وہ کل کھیل رہا تھا آپ نے
اس کو کب ہے
لیا ہوگا ماما نے نیچے اکٹوبر میں
اچھا اس نے کی تیاری ویاری
ہاں تیاری تو ہو گئی اس اس کے کپڑے بھی فٹ ہو گئے
اچھا اسے سلوائے
ہاں اس نے سلو ائی
اچھا کیا
ہاں پر کیا اس کو زیادہ مزہ آتا ہے شبوں کے ساتھ
اس کو زیادہ مزہ اتا وہ جاتی ہے نا ادھر ادھر ساتھ بار کوئی سا
اب کیا اب پھر ان کو بھی یاد آئے گی اس کی
کیا یہ ام اب بسما کو گردن میں پین ہے
کیو ں اس کو کیا ہوا ہے
اس نے کل کالر پہنا تھا اس نے بولا مجھے گھر در سر بازوں میں پین
اس کو اب نکل رہی ہوگی نا یہ تھکاوٹ
تھاکن ہاں وہی تھکن نکل رہی ہاں وه بہت زیادہ تھک گئی
اسی کے وجہ سے
ہوں حیا وہی گئی ہے کل
ہاں ب جو رو رہی تھی
کیوں
وہ کبھی ہوگی نہ حمزہ سے لڑائی
کن کی لڑائی ہو گئی
حمزہ سے کرتی ہیں نا وہ دونوں میںت بیٹھتے ہیں ایک جگہ
نہ پھر کس نے لیا اس کو
پتا نہیں
اچھا مجھے آپ کے پاپا نے بولا ہےہیا وہاں
ہاں مجھے بھی بسمہ نے ہی بولا تھا میں اس کو بھیجوں گی
ہاں اگر یہ ان کو اسکول بھیج د ے نا لڑائی نہیں ہوگی
ان کو حمزہ کو لیکن بھیجنا تھا آپ
ہاں اور کیا وہ بڑا ہو گیاماشا اس کن اس سے چھوٹا ہے ایک سال
ہے ابھی تو
ازہان اور حیا ہے نا ایک ہی ایج کے
مشکل سے ہاں
ہاں میں نے حیامت جاتی ہے میں نے کہا اذہان جاتا ہے تو اس سیچ چھوٹا ہے حمزہ سے لیکن اسکول وہ جاتا ہے اکٹوبر میں اس کو اس اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے
ہاں
پھر انشاء اللہ پھر مارچ سے وہ اپنی اسکول جائے گا
وہ جائے گا نا ابھی کزنز کے ساتھ
ہاں ہاں سکول کے پڑھنے کے بغیر اور ہر انسان کی کوئی یہ نہیں ہے
نہیں کہاں آج پڑھائی ضروری ہونی چاہیے
ہوں کتنے بجے آتے ہیں بچے
ان کو ہے گیارہ بجے ٹائم لیکن وہ آتے ہیں ساڑھے دس ہی
تو پھر دس بجے ہی کیوں بولا تھا تم نے ہم اب بچے آئیں گے ابھی ایک اور کال ہو سکتی ہے اب پانچ سات سال میں نا یہ مگر ابھی ہے نا ٹائم اسلئے
ہاں ہاں ہاں
تب تک ایک اور کال ہو سکتی ہے آپ کو آلس
بنا کیا یہ سمجھ ہی نہیں آیا مجھے یہ پندرہ دن کہاں سے نکلے
وہ میں آپ کے بدلے سونچ رہی تھی خدا کی قسم جیسے کل کی ہی بات ہے میں نے آپ کو بولا اب چھٹی ہے وغیرہ وہ یہ
سمجھ ہی نہیں مجھے آیا
ہوں اور سناؤ
بس ان چوزوں کو کر رہی ہوں
ان کو کتنی یہ انہوں نے کتنا شور اٹھایا ہے
یہ بہت شور کر
کھانے میں کیا دیتی ہو ان کو
وہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے انہو کا ہاں ہاں پتہ نہیں کیا بولتے بیس روپے میں ہاں ورنہ کیا
مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آپ کو اتنے جانور پسند کیوں ہے
مجھے جانور بہت پسند ہے
آپ کو تو مطلب اب آپ کو یہ ہونا چاہیے گائے بکری بیل
گائے نہیں مجھے بکری چاہیے بکری اور بیڑو چاہیے مجھے آپ نے دیکھ کہاں وہ انٹرنیٹ پہ وہ نیا جو نکلا ہے آہ بلو دا کٹوچھ
نہ میں نے نہیں دیک
ارے میں آپ کو وہ کروں گی انسٹا پہ سینڈ وہ کتنا کیوٹ ہے میں بولتی ہوں میں ویسا ہی لاتی اتنا کیوٹ میں لاتی مجھے نہیں مسئلہ لیکن ہمیں مت جگا ہے وہ مجھے کھائے گا نا سارے پھول
ٹھیک ہے بولتے ہیں صرف ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال اب کیا ہوگا
سمجھ ہی نہیں آتا یہ ہر سال بولتے یہی
تین دن بولتے ارے کیا ہوا ج سمجھ ہی نہیں آتا خدا کی قسم اب کیا کریں گے ہم بھی اس سے یہ دکھا رہا ہے بارش
اسی اس دن سے اسکول
چلو پھر ہو گیا یہ ٹائم اللہ کرو گی واپس
ہاں ہاں میں کروں گی
کر